ہیلو ہوں
اے آئی پلس
ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و وبرکاتہ بس
سب ٹھیک ہے امی ابو بھائی بہن الحمد للہ کا شکر
سب ٹھیک سب بڑھیا
تو بجر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جی جی بائی جان میری بات سن رہ آج میں آپ بتانے رہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے کچھ نقصان اور کچھ فائدے کے بارے میں جس کی فائدہ ہے تو سب کو پتا ہے ب نقصان کسی کو نہیں پتا آدھے کو پتا آدے کو نہیں پتا تو بائی چانس سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے فائدے کی تو سوشل میڈیا سے یہ فائدہ ہے اپنے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں اپن نیوز پیپر آتے تھے اپنا یا ٹی وی تھی جوبھی بلیک اینڈ وائٹ تھی ج پہ خبر یا نیوز آتی تھی اپنے پاس تو جیسے کہ آج کچ ہوا تو اپنے پاس کل نیوز رہئے گی یا کل ٹی وی میں آئے گی لیکن آج سوشل میڈیا کے کےذریعے آج کچھ ہوگا نا تو ایک گھنٹے بعدیا آدے گنٹے بعد اپنے پاس اویلیبل ہو جائے گی وہ چیز جیسے کہ کچھ ویڈیو ہو جائے گی تو بھی مل جائے گی اپنے کو فوٹو وغیرہ ہوں گے تو مل جائے گی اپنے کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹیلی فون نہیں تھا نہ فون تھا پہھر چٹیاں چلتی تھی
ہوں ہ ہ ہ
لیٹر تو پہلے لیٹر کو لکھ کے بیچتے تھے تو چھ سات دن اس کو جانے میں لگ تھے پ رپلائی آنے میں چھ سات دن لگتے تھے ٹھیک ہے ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے کہیں سے بھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں ان کو باتیں سن نہیں دیکھ بھی نہیں ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں وہ کس حالت میں ہے کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہے اور سوشل میڈیا سے بھائی جان کیا بتاؤں آپ کو جیسے کہ بھی بچوں اسکول جاتے بھی یا پھر کالج جاتے تو ان کو ان کو ٹیچر پڑھاتے تو وہ ایک بار لیسن سمھائیں گے دوارمجھائیںے اس طرح نہیں مجھائیں گے
ہمم ہمم ہمم ہمم
توبھی وہ کیا کرتے ابھی سوشل میڈیا کو یوز کر کے وہی کوشچن وہ یوٹیوب پر دس بار بیس بار دیکھ لیتے اچ چے وہ کتنی بار دیکھے ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے دیک سوشل میڈیا کی یہ چیزیں بہت اچھی ہے
بالکل
کمائی کے ذریعہ بنا سکتے اس کو جو سوشل میڈیا سے گھر بیٹھے کماتے کیسے تو بتائیں گے آپ کو جیسے کہ یوٹیو ہو گیا بلاگنگ ہوگی یہ ساری بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں اسس میں
بالکل
وہ ابھی تک بہت سارے لگ ہیں جو بھی آن لائن کلاسز چلاتے ہیں بچوں کوغریب بچوں کو پڑاتے ہیں بھی آن لائن تو سوشل میڈیا کا یہ صی یوز ہو رہا ہے بھائی جان
صحیح وز بالکل صحیح ہووز اور ہے
اور بھائی جانا اس کے نقصان کے بارے میں تھوڑا بہت میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل جھوٹی خبریں بھی زیادہ پھیلتی ہیں سوشل میڈیا پرہ
ہاں ہاں ہاں ہاں
سوشل میڈیا پہ بری خبریں یا کچھ الگ بات ہوتی ہے وہ زیادہ فیل چاہے وہ نیوز سچ ہو یا نہ ہو وہ پھیلتی جاتدا ہے نہ ہو وہ فھیلتی جیا رہا ہے بھائی جان ٹیک تو یہ خطہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی کچھ بھی لکھ رہا ہے کچھ بھی بول رہا ہے
ہاں ہاں ہاں صی
اور ایک تو اپن جیسے سوشل میڈیا تو اپنی پوسٹ ویڈیو یا پھر کچھ پوسٹ کرتا ہے اپن فوٹو وغیرہ
ہمم‌ہمم
تو آج کل کیا کمنٹوں میں جا کے نیچے کچھ بھی بول لیتے ہیں جیسے کہ دھمکانہ ہو گیا
ہاں بالکل
ابھی جیسے کہ آن لائن کسی کو دھمکا دیتا ہے
ہاں ہاں
غلط زرا ہے اس کا کسی کے نمبر نہیں کیا کال کے ان کو پریشان کرتے ہیں یہ مس یوز ہو رہا ہے اور دوسری بات بھائی جان میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جس سے یہ کہ آپ کو پت ہوگا جی جی آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی اس سےٹ پی ڈالتے کوئی اپنے فون میں آتا ہے او ٹی پی تو اپن اس او ٹی پی پ کلک کر دیں گے تو اپنا کھاتا پورا صاف ہو جاتا ہے یہ مس یوز بہت ہو رہا ہے اپنے یہاں پہ جیسے کہ بھی بچے دن بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں موبائل بھی دیکھو ٹائم ہوتا موبائل کا لیکن موبائل کی دنیا سے باہر بھی نکلو بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں کھیلنے کے لیے فٹ بال ہے میچ بچے کبڈی ہے کرکٹ ہے تو ان میں انٹرسٹ رکھو فون میں بھی رکھو لیکن فون میں انا دھیان مت دو جی جی ب نے فرمائی کیا
وہی فون تبھی استعمال کرو جب ضرورت ہو جب لگے کہ کچھ سیکھنے کے لائق کوئی نیوز دیکھنی ہوگی کوئی امپورٹنٹ ٹاپک پ یا کسی امپورٹینٹ ریلیٹیو کزن وغیرہ دوست سے بات کرنی ہوگی کچھ تو ادروائز وہ ٹائم پاس کے لیے ہمیں فون یوز نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا نا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی ہم اپنا ویسٹ کرتے ہیں ہم اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے آگے جا کے بہت ساری مشل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک انسان کو
ماشاء اللہ بھائی جان نے بہت صحیح فرمایا آپ نے آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی آدمی یا کوئی لڑکا یا بچہ اگر فون کال لے لے ایک بار تو پھر وہ اس کو پتا نہیں رہتا کہ کتنے گھنٹے فون چلا رہا ہے اور کتنے گھنٹے نہیں چلا رہا اس کو باہر کی دنیا سے مطلب ہی نہیں رہتا فون آتا
مطلب ہی نہیں رہتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں
کچھ جیسے اپنے جیسے بڑے ہیں ان کے ہاتھ میں فون آتے ہی چھ سات گھنٹے سے برباد کر لیتے اپنے
بالکل بالکل
فون کو دیکھ کر سوشل میڈیا چلا کر تو چھ سات گھنٹے تو تمہارے برباد ہو چکے ناپس تھوڑ آئیں گے تمہارے
نہیں آئیں گے صحیح بات ہے
تو پہ سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکل کے دیکھو اصلی چیزیں بھی دیکھو
بالکل بالکل
ابھی بچے کیا کرتے زیادہ اگر آپ کو میں نے بتا دی کہ آن لائن کلاس چلتی ہو پڑھاتے تو ابھی بچے کیا کرتے پڑھتے تو انی کم فون وغیرہ یوز کرتے گیم کھیلتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ان چیزوں سے
ہاں پڑھائی کے بہانے سے فون لیتے ہیں لیکن پڑھائی تو نہیں کرتے
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور تو رات کو ہے نا لیٹ سوتے ہیں فون کو چلا کے لیٹ نائٹس ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی ہیلتھ بھی خراب ہوگی ان کی
تو صحی بات ہے وہ تو وہ تو ہو ہی جائے گی
تو بھائی جان یہی کناروں میں جی فرمائیے آگ خراب ہوتی ہے بائی ج بالکل خراب ہوتی فرق پڑتا نا بہت بر فرق پڑتا ہے آنکھوں میں کیا اپنے پورے شریر میں جی بھائی بالکل صح فرمیا آپ نے آپ کو میںے اپنے پورے شریر میں مسٹیک ہوتی کوئی دقت ہو جاتی ہے پروابلم ہو جاتی ہے
ہاں بالکل
اپن دیر رات تک فون چلائیںے اور اپنی باڈی بھی ایکٹیو رہے گی
ہاں ہاں ہاں ہاں
ابھی اگر ہم سو جائیں گے تو ہم باڈی پوری ریلیکس فیل ہو جائے گی اپنی تو اس کو بھی شانتی ملے گی
بالکل
اگر اپن دادا بار فون چلائیں گے ابھی دو تین بجے تک فون چلا رہے پھر دو تین گھنٹ کی نیند نکال رہے وہ اس سے باڈی کو ریلیکس نہیں ملے گا وہ تھکانی محسوس کرے گی وہ جیسے آپ سب اٹھو جیسے آپ صبح اٹھیں گے تو وہ رییکس فیل نہیں کرے گی آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاتھ پ درد کر رہا ہے یہ درد کر رہا وہ درد کر رہا
ہاں ہاں
جی بجن فرمائیے آپ
میں یہی بولوں گاگے ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں گھر سے اسٹارٹ کر اپنے آپ سے پہلے اسٹار اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہم کم سے کم فون کا استعمال کریں اس کے بعد ہمیں دھیرے دھیرے اپنے فیملی ممبرس میں سے جو دیکھنا ہوگا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ کون زیادہ فون یوز کرتا ہے ان سے ان کو بولنا ہوگا کہ فون کم سے کم یوز کرے اس کے نقصانات بولنے چاہیے کہ زیادہ فون زیادہ اسکرین ٹائم سے کتنے نق نقصانات ہوں گے کتنا صحت پہ برا اثر ہوگا
بالکل صحیح فرمایا بھائی جان آپ نے میں آپ کی باتوں سے بالکل سہمت ہوں
ہاں ہاں ہاں
تو بھائی جان جیسے کہ آپ کو پتا ہوا کہ بھی سوشل میڈ چ رہ ہے فون چل رہا ہے نٹ ورک چل رہا ہے تو آپ کو پت ہے کہ جسسی بھی فائیو جی نیٹ ورک آئے ٹھیک ہے تو ابھی جو اپنے فائیو جی ٹور لگے کتنا ریڈیشن فھیل رہا ہے ابھی
بالکل بالکل بہت جانوروں کا نقصان ہو رہا ہے اسے
اتنا ریڈیشن فھیل رہا ہے بھائی جان سوشل میڈیا سے تو کی یوز بھی سوشل میڈیا بھی نیٹورک سے ہو رہی ہے تو جو ہمار ٹاور لگے ہوئے ہیں نا جو بھی لگے ہوئے ایئرٹیل جیسے ادر کمپنی کسی کے بھی ہو مجھ سے کہ ایک تو ریڈیشن زیادہ فیل تھا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹی میں یعنی کہ شہر میں زیادہ کا زیادہ لگ رہے ٹاور اس ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ لو سیر میں جاؤ گے نا آپ تو وہاں پہ آپ کو کوئی پنچھی وغیرہ بہت کم نظر آئیں گے
بہت کم ہاں ہاں ہاں
اور آ گاؤں میں آ کےیکھو گے تو آپ کو یہاں جیاہ نظر آیں گے
زیادہ بالکل
وجہ کیا ہے بھائی جان
وجاہ یہ ریڈیشنز
رڈیشن سے ہے تو بھائی جان جتنا اپن فون یوز کریں گےا اتنا ریڈیشن فھیلے گا
بالکل ہ ہ
جی اپنے پرے بھائی جانی یہ غطی اپنی ہے اپ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اپنے کو تب کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو
بالکل بالکل یہ تو ہم اپنی دھرتی کو یہاں پہ سرگ بنا رہے ہیں
کیونکہ بھائی جان یہ کیا بھی تو بننے ہے نا جیسے کہ فون کا آوشکار انسان نے کیا لیپٹاپ کا انسان نے کیا مطلب ہر ایک چیز کا اوشار انسان نے کیا ہے
بالکل
یہ لطیپ اپنی ہے پھر
بالکل بالکل بالکل
پھر غطی اپنی اپن کو منی بھی چاہے غلی کہ پن سے غلطی ہوئی ہے تو کم سے کم تو اس پہ تھوڑا دھیان دے ریڈیشن کم سے لے اس کا کچھ فائدے مطلب کہ جیسے کوئی تکنیکی جیسے ہوتی ہے نا کہئی گاڑیاں ہوتی ہے وہ دا جرف سے پردوشن زیادہ نکالتی ہے جسے وہ بھی انسانوں نے بنائی ہے
بالکل
وہ انسان اسے کم بھی کر سکتا ہے جو پردوشن پھیلتا ہے تو اس طریقے سے جو ریڈیشن ہے نا وہ بھی کم ہو سکتا ہے
ہاں ہاں ہاں
بس وہ اپنے اوپر ہے
صحیح بات ہے
تو اپنے کو جوور دا پڑے گا سب کو بتاناڑے گا
ہاں اور گاڑی کا سن کے مجھے یاد آیا آج کل کیا کرتے ہیں لوگ کی گاڑی چلاتے سٹم کے گاڑی چلاتے ٹائم بھی نا فون کا یوز کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس بٹھ رہے ہیں
جی بھائی آپ نے بالکلحیح فرما گاڑیلانے ٹائم بھی لوگ بہت فون کا یوز کرتے ہیں یہ نہیں کہ بائی سرکار نے کہہ رکھا ہے کہ آپ کو اگر فون چلانا ہے فون آ رہا ہے آپ کے تو آپ رک کر بائک روک کے فون نکال کے اس سے بات کر لو آرام سے
آرام سے بالکل
لیکن نہیں چلتی گاڑی کی چلتی بائک پ ان سے بات کرنی ہے
بالکل
سرک نے اتنی بار کہہ رکھا ہے یہاں تک کہ چالان بھی کاٹ رہا ہے سب کا پھر وہ نہیں مانتے
نہیں ماتات ڈیھ لوگ ہے بھائی صاحب ہم ہم
تو وہی تو بھائی ج سرار کو گلا تھوڑی کر رہی ہے
ہاں بالکل
اچھا بائی جان آ سے بات کر کے بہت اچھا لگاپ کی باتیں میرے دل کو چھوئیی آئی ہوپ مجھ بھی سمجھ میں آئے گی آ کی بات اور آپ کو بھیمجھ میں آئے گی میرے بات ہے ان شاءلہ ان شاء اللہ کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی خود آپس بائی جائیں
آخود حافظ